ہلو ہلو
ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو السلام علیکم ممبئی
وعلیکم السلام ٹھیک ہو بھائی جا
بائی میں ٹھیک آپ کیسے ہیں گھر میں سب ٹھیک بائی ب ٹھیک
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ کے والدین ٹھیک ہے
بالکل بالکل الحمد للہ سب ٹھیک ہے
ا بس بیٹھا ہی تھا آپ سناؤ آپ کیا کر رہے ہو
میں بھیھی بیٹھا ہی تھا
س بھائی تو آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے
میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ بات کریں
چلو بھائی ٹھیک ہے کرو اسٹارٹ سوشل میڈیا پر ہی بات کرتے ہیں
بالکل تو میں اسٹارٹ کروں
ٹھیک ہے بھائی کرو آپ شروع
تو سوشل میڈیا کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا تعارف دیتا ہوں کہ سوشل میڈیاانا آج کے دور کا سب سے تیز ذریعۂ راابضہ ہے ان میں سے جو سب سے خاص طور پر جو ایپلیکیشنز ہیں جیسے کہ فیس بک ہے انسٹاگرام ہے یوٹیوب ہے واٹسپ ہے انہوں نے نا دنیا کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے اب خبر دوست اور تفریح سب موبائل سے اسکریم پر مل جاتے ہیں اگر ہمارے دوست رشتتے دار بھائی بہن کئی کسی دوسرے ممالک میں کام کرنے کے لیے گئے ہوں گے یا جاب کے لیے گئے ہوں گے یا گھومنے کے لیے تو ہم ان سے کسی بھی ٹائم ان کی ان سے رابطے میں ان سے بات کر سکتے ہیں
جی ہاں بالکل بھائی
تو یہ سوشل میڈیا نے ہماری بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں جیسے کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لیٹرس دکھنی پڑتی تھی چٹھی لکھنی پڑتی تھی تو چٹھیوں کو بھیجنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا پھر واپس ان کا جو جواب آنے میں بھی بہت زیادہ وقت لگتا تھا تو اب انٹرنیٹ نے اس سوشل میڈیا نے ان سب چیزوں کو بہت آسان کر کے رکھ دیا ہے
جی بالکل بھائی جان دیکھو کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو جو سوشل میڈیا ہے ان اس نے ہماری زندگی کو کہیں نہ کہیں بہت ت آحسان بنا دیا ہے لیکن اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں جیسے کہ اگر ہم اس کے فائدے دیکھیں گے تو پہلے یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے بھائی جان بولا کہ پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا اگر ہمیں کسی کو کوئی بات بولنی ہوتی ہے تھی تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا جس میں بہت زیادہ خرچہ آتا تھا یا مطلب بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو کچھ بات بولنی ہے تو آپ سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں جیسے واٹسپ انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ پر آپ بول سکتے ہو جو بھی آپ کو بولنا ہے یا فون کال کر سکتے ہو اس پر بھی آپ بول سکتے ہو اور کیا ہوتا ہے بھائی جان اگر آپ کو کوئی چیز منگانی ہو گھر پر تو آپ منگا سکتے ہو سوشل میڈیا پر جیسے کہ اس کی بھی الگ کوئی ایپز ہے مطلب جیسے کہ میشو ہے فلپکارٹ ہے امیزون ہے آپ ان سے کوئی بھی چیز منگا سکتے ہو گھر پر اور وہ بھی گھر بیٹھے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگر ہم بات کرے جیسے کہ مطلب دوستوں سے ملنا رشتتے داروں سے ملنا وہ اس سے بہت ہی کم ہوا کیونکہ ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں گھر بیٹھے یا فون کر سکتے ہیں رشتہ داروں کا حال چال پوچھ سکتے ہیں دوستوں کا حال چال پوچھ سکتے ہیں مطلب رشتتے داروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس سے کیا ہوتا ہے کیا آج کل جو انسان ہے وہ گھر پر پڑا رہتا ہے زیادہ باہر نہیں نکلتا اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی ورزش نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو انسان دن بہ دن موٹاپے کی جو طرف جاتا ہے تو بیماریاں زیادہ تر اٹیک کرنے لگتی ہیں اور انسان کی ورزش نہیں ہوتی ہے زیادہ تر کولیسٹرال آپ دیکھ سکتے ہو آج کو کوسٹرال کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں ہسپتالوں میں تو یہ جو ہے اس کی کچھ نقصانات بھی ہیں اور اگر آپ دیکھو گے سائبر کرائم تو زیادہ تر فراڈ ہوتے ہیں آج کل جیسے کسی نے آپ کو لنک بھیجی تو بولا کہ میں آپ کو پیسے کما کے دوں گا آپ مجھے انفارمیشن اور وہ کیا کرتا ہے پھر آپ کا یوز کر کے اسکیم کرتا ہے مطلب آپ کو بولے گا پھر کل کو مطلب آپ آپ سے کوئی پرسنل انفارمیشن لیا اسی جو آپ کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو کل کو وہ آپ کو بولے گا میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں گا اگر آپ نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے تو یہ سب فراڈ ہوتا ہے مطلب
یہ اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں لیکن اس سے اگر ہمیں بیچنا چاہیے تو یہ یہ بھی ہماری ہاتھ میں ہے ہمیں ایسے کال کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مطلب اور کچھ ایسی لنکس پر کلک نہیں کرنا چاہتے
بالکل ایک منٹ میں
بالکل ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا معاف کیجیے آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے لیکن میں آپ کو نا ایک کہانی بتاتا ہوں ایک بچے کی ایک دسویں جماعت کا ایک بچہ تھا تو شروع میں سب اچھا تھا اس نے کیا کیا اس نے اپنا فون لیا اس سب انسٹاگر فیس بک وغیرہ سب ڈاؤن لوڈ کیے اپنے فون میں ڈالیں اس نے اس کے جو دور دراز کے کزن وغیرہ رہتے تھے ان سے ویڈیو کال پہ بات کرتا تھا تو ان کو وہ جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی پھر اس نے کیا کیا اس سے پھر یوٹیوب سے پڑھائی شروع کی میتھس میں اس کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس نے اپنے جو کنسپٹس وہ کلیئر کیے انسٹاگرام پر شروع کیا دیکھنا اور رات کو کیا ہو کر تھا وہ وہ اب ایسی کامیڈی ویڈیوز دیکھتا تھا اور اس کو میمز وغیرہ بھی دیکھتا تھا تو اس کو زندگی مزے کی لگ رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ کہانی بدل گئی جو یہ بچہ تھا جو یہ دسویں جماعت کا بچہ تھا تھا یہ رات کے دو بجے تک ایسے اسکرال کرتا رہتا تھا صبح اسکول جاتا تھا تو وہاں پہ نیند نیند آ جاتی تھی پڑھائی پیچھے رہ گئی ایک دن اس نے بنا چیک کیے ایک فیک نیوز شیئر کرتی کہ سکول بند ہے ایسے پورے کلاس میں کنفیوژن ہو گئی اسکول کے گروپ میں یہ شیئر کر دیا تو اگلے دن وہ اسکول اگلے دن اس کو کو اس کے ماں باپ کو اسکول بلایا گیا اس کے ساتھ پھر اس نے پھر وہاں پہ معافی وغیرہ مانگی تو اس کے ماں باپ کو ذلالت کا سامنا کرنا پڑا اب اس کے بابا جو تھے انہوں نے اس کو سمجھایا اچھے سے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایسے کیا کرو اس کا اچھا استعمال کرو وہ سب کرو یہ سب کرو تو میں اس ایک کہ اس کے بابا نے اس کو کیا بولا کہ دن میں ایک گھنٹہ آپ سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہو اور صرف سیخ والے پیجز جو ہے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ وہ فالو کر لو باقی جو بھی خبر ہوگی جو ایک ریئل خبر ہوگی وہ فارورڈ کرو گے نہ کہ کوئی کوئی بھی فیک نیوز تو اس سے یہ کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں بالکل آج کل جو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چ کو من گڑا کہانی جو بھی آتا ہے من میں وہ ڈال دیتا ہے تو ایسے نا کیا لوگوں میں غلط انفارمیشن پہنچ جاتی ہے لوگوں میں افرا تفری مچ جاتی ہے کبھی ایسی سینجیٹیو انفارمیشن آ جاتی ہے تو ایسے کیا ہوتا ہے پھر بعد میں پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان کو پہلی احتیاط پر ا نا چاہیے کہ مجھے کیا شیئر کرنا ہے سوشل میڈیا پہ کیا کام کرنا ہے سوشل میڈیا پہ اور کیا نہیں کرنا ہے
جی بالکل بھائی جان آپ کی بات بالکل صحیح دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی جان آج ک آ کل جو سوشل میڈیا کا یوز بچے لوگ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو آج کل کے بچے ہیں وہ کھانا بھی نہیں کھاتے جب تک آپ ان کو فون پکڑا نہ دو کوئی سوشل میڈیا کا ایسا ایپسو چلا دو تو تبھی وہ کھانا کھاتے اس میں کیا کس کی غلطی ہوتی ہے جیسے کہ ماں باپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے اگر آپ اس کو کچھ کھانے کو کھانے کو دیدو دیک دیکھ تو وہ کھان مطلب کبھی کبھی مطلب روتا ہے میں نے کھاؤں گا ماں باپ کیا کرتا ہے اس کے والدین اس کو فون پکڑات دی تھے اور سوشل میڈیا کا پر کوئی کارٹون وغیرہ لگاتے تھے اور بچے کو اس سے کیا ہوتا ہے عادت ہو جاتی ہے دن بہ دن عادت بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ مطلب بچے کو یہ جو ہے سوشل میڈیا یا فون اس کے بغیر مطلب وہ کچھ نہیں کر پاتا اگر اس کے پاس فون نہیں رہے گا تو وہ مطلب کیا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس میں غلطی ہمارے ماں باپ کی رہتی ہے اور رہی بات آج کی جو نیوز آتی- یا کوئی اور ایسی انفارمیشن جو مطلب ہمیں- ایسا لگتا ہے کہ یہ ریئل ہو سکتی ہے لیکن- مطلب ریئلٹی میں ای سب کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا ہے تو آج- آج کل جو سوشل میڈیا پر نیوز آتی ہے- اس میں مطلب پہچاننا یہ مشکل ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط? بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے- مطلب انسان کو یہ صحیح ہے یا غلط مطلب کوئی ایسا بندہ ہے جس کو- سوشل میڈیا کی انفارمیشن اچھی ہے- اس کو مشکل ہو جاتا ہے اب جو مطلب عام طر آپ دیکھو گے- آج کل تو سب کے پاس فون ہوتا ہے مطلب بوڑھے بچ جو جوانوں کے پاس سب کے پاس فون ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ سوشل میڈیا کی- فارمیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا وہ پھنس جاتے ہیں اس میں کبھی ایسی نیوز آ جاتی ہے کہ جی بالکل کبھی ایسی نیوز آ جاتی ہے جس میں مطلب وہ جو فراڈ ہو سکتا- یا کوئی ایسی فیک نیوز ہوتی ہے جس سے انسان کل کو پھنس سکتا ہے- تو وہ ویسے نیوزز شیئر کر دیتے ہیں یا کچھ ایسا مطلب- گروپ میں کسی گروپ ایسے گروپ میں ایڈ ہو جاتے ہیں- جو مطلب اللیگل ہوتا ہے- تو زیادہ تر لوگ آپ دیکھ سکتے ہو وہی لوگ ہیں مطلب جن کو انفارمیشن نہیں ہے- وہ بھی سوشل میڈیا کا حصہ یوز کرتے ہیں کل کو وہ لوگ- اس لیے اگر ہمیں سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے ہے نا تو پھر- ہمیں پہلے تھوڑا اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کہاں پر کیسا کیا ہوتا ہے- گورمنٹ چاہیے کوئی چاہیے کہ- ان کو مطلب تھوڑے ایڈس لگانے چاہیے واٹس ایپ- پر فیس بک پر اور انفارم کرنا چاہیے ایسے ہونے جیسے آپ- نے آج دیکھا ہوگا ہم کسی کو فون لگاتے ہیں- ہمیں پہلے ہی وارننگ کیا جاتا جاتا ہے اگلی- کالس کےمر کی بھی ہو سکتی ہے یہی چیزیں ہونی- چاہیے فیس بک, پر واٹسپ پر, جو پریکٹیکل میں دکھایا جائے تھوڑا- ایڈ مطلب چھوٹی موٹی ایڈ دکھائی جائے جیس- کیسے پھنس سکتے ہیں آپ ان چیزوں سے دور رہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ- چیزیں کر رہیں
بالکل تو آخر میں ایک بات بولنا چاہوں گا میں کہ جو اس- سوشل میڈیا وغیرہ یہ ایک طاقتور ٹول ہے ہمارے لیے- صحیح استعمال سے یہ زندگی آ- بنا دیتا ہے اور غلط استعمال سے وقت اور صحت دونوں برباد کرتا- ت ہے-
جی بالکل بھائی جان آب سے مل کرل
بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کر اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ اپنا خیال رکے ضرور آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی-
اللہ حافظ
اللہ اللہ-